محمت اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب آپ ٹھیک ہو بس شکر اچھے سے آپ سنیں سارے اچھے سے سارے اچھے سے
جی تھوڑی ہم باتیں جو ہے جی میں آپ سے ایک تھوڑا انتجا کرنا چاہ ہوں جی جو ہماری باتیں ہیں جو ہمارے لفظ ہیں وہ ہم آہ تو آہستہ اس استعمال کریں گے اور ایسے استعمال کریں گے کہ بعد میں جب ہم پرچہا لکھنے بیٹھے تنگیں تو اس پرچی میں ہی یہ جو ہماری آواز ہے ان کے جو الفاظ ہمیں استعمال کر رہے ہیں وہ آرام سے لکھا جائے اور آرام سے سمجھ کے لکھا جائے تو اسی وجہ سے ہم یہ باتیں ویسے ہی کریں گے تو بولیے آپ کیا بولنا چاہتے تھے
جی میں آپ کو بول رہا تھا ایک اب آپ کا آج کا کیسا گزرا
جی اگر ہم میرے دن کی بات کریں تو میرا دن شروعات میں میں کل مجھے لگتا ہے میں کل ڈھائی بجے سونے والا تھا تھا تو میں نے ڈھائی بجے دیکھ کہ میرے میں ایک نیا پرچہ آ چکا آ چکا ہے جو کہ نیا پرچا آپ کو پتا ہی ہے کون سے آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ نیا پرچ آ رہا ہے تو میں نئے پرچے میں میں نے بہت سے سوالات میں نے اس ان کو حل کرنے کی کوشش کی اور مجھے لگتا میں نے ڈھائی سو سوالات کل ہی شام کو ہی حل کر چکے تھے مجھے لگتا ہے پینتالیس منٹ میں میں نے ڈر سوال حال کیے
بے شک بھی
کہ یہ کچھ فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے کیونکہ دوسرا پر اس جو دوسرا پرچہ دے رہا ہے تو اسی کی وجہ سے وہ پرچا تو بہت اچھا ہے یہ پرچا تو بہت فضول ہے اس سے میرے علم میں کوئی اس میے علم میں
لیکن میں جو وہ پرچا کر رہی تھے رات کو وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو پرچہ آپ کہہ رہے ہو فایدہ ہوتا ہے اسکو آپکو دوسرے جو اساتذہ ہے آپ کا یہ دوست ہے یا پھر کوئی اسکول کا ساتھی ہے وہ آپ کو ضروری چاہیے اسی لیے ہاں یہی بات ہے
یہ والا پرچا ہے نا جو اصلی والا پرچا ہے اصلی والا جس کے لیے ہمارے دوست کی ضرورت ہے تو ہمیں ہاں جی جی جی اصلی ٹائم جب ہمیں وہ ہو ہمیں اسے ہی اہمیت دینی ہے جی ہمیں اسے ہی اوپر رکھنا ہے تو وہ والا پرچ ہمیں اس وقت کرنا ہے جب ہم بہت وہ کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہو تو ہمیں جو فضول ٹیبلس ض کرے تو وہ وہی پرچا کرے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اس میں تو چلے گا کیونک اس پرچی کی جو انت ہے وہ انتہا نہیں رکھے رکھی گئی ہے بچ پہلے والے پچی کی انتہار
جی لیکن اس کو جو آپ کا پرچا ہے مطلب اس کے بغیر جو ایسا ہی ویسا ہی پرچا لیکن دوسرا پرچا ہے اس کو مطلب لیکن کبھی کبھار کبھی کبھار جو پرچا ہوتا ہے اس کا سوال کیا بولتے ہیں
جی جی جی بہت ہی مشکل پرچہ آ جاتا ہے
مشکل مشکل نہ ہے بولیں گے مطلب کبھی سوال اٹک جاتے ہیں ہاں ہاں اس
ہ ج آتے ہی نہیں ہے سوال
ہ
تو یہ کون سے والے پرچے کی اب بات کر رہے ہیں جو اصلی والا پرچے جو یا کل شام کو پرچہ ہے جی اچھا جی ویسا ہی جی جی جی جی ہاں میرا ایک دوست بھی مجھے بول رہا تھا کہ اس والے پرچے میں تو نئے سوال ہی نہیں
ہاں بے شک جی جی تو اسی کی کر رہی تھے سبرچاہ وہ آسان ہوتا ہے اب اس کو اس کو دس سیکنڈ زیادہ لگتے ہیں لیکن وہ سوال جو اس کے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں
کہ یہ والا پرچا جو کل شام کو کویا اچھا ہے یا پھر جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں
جی ج جی اگر ہم ایک حساب سے دیکھ تو وہ والا ہے لیکن اگر دوسرے حساب سے دیکھے تو یہ والا ہے کیونکہ اس پرچے کے سوال میں نے بہت سارے حل کر دی ہے بہت سارے لیکن جو اس کا مطلب ہمیں جواب ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں مجھے ملا ہے اور یہ والا فرض آپ نے
پناب نال نکال دیا جی وہ ٹھیک ٹھ سوالا حال جی جی آپ آرام سے آپ جو بھی گفتگو ہے وہ آرام سے کیجیے تاکہ آپ کے الفاظ جو ہے وہ صاف نظر آئے
شک اور جو اس کا باپ تھا وہ ہمیں آہستہ آہستہ کر کے آ ہی جاتے ہیں اور وہ بہت آ جاتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے اس کے حساب سے ہم اگر مقابلہ کیا جائے وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں
جیے کا سوال جو تھا اس کا جواب مجھے ابھی تک یہ آیا جی اسی سے جی جی جی جی بہتر بتر دیک ج ج جی جی جی بڑھیا بڑھیاپ مجھے سمجھ آیا کہ آپ کیا کہنا چاہیںے ج تو اس کے بعد کیا ہوا کہ محسوس پھر سو گیا مجھے لگتا ہے سوات تین تین بجے تو پھر صبح ساڑھے آٹھ مجھے لگتا ہے میں اٹھایا گیا گھر سے والوں کی طرف سے تو پھر تب سے میں پھر تھوڑا کام کر رہا ہوں تھوڑے پرچے کی تیاری کر رہا ہوں تھوڑا سا گھر کا کام تھوڑا سا اب ساری جو چیزیں ہیں وہ مل کر مل مل جل کر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک ہی زمت داری نہیں بہت سیمہد ج رہی ہے تو جو اس میں جو میرا اصلی پرچا ہے جو ہمارا بوموار کے ہونے والا ہے تو اس کی تیاری رہ گئی اور وہی پریشانی تھوڑی دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ وہ پر جب مجھے جتنا بولا گیا ہے ایک مشکل پرچا ہے
جی اگر دیکھا جائے اتنا بھی مشکل پرچائے نہیں ہے وہ
نے وہ دیکھا وہ پرچا کیسا ہے
وہ پرچہ نہیں دیکھا جن جو میں صاحب نے پڑھاتے تھے اس حساب سے اگر دیکھا جائے وہ اسان ہی
جی جی تو پھر ٹھیک ہے مجھے تو لگا تھا کہ وہ پرچک تھوڑا مشکل رہ ہوگا
لیکن میں جانتا نہیں ہوں زیادہ جاننے والا اساتذائقہ ہوں گے جو ہمیں پڑھاتے ہو اور ہم پڑھیں گے تب ہم جانیں گے یہ پرچہ کیسا ہوگا
گا ہو جی مکل جی جی بڑھیا
اب لیکن ورزش کرنی ضروری ہے آسان مشکل کو آسان بنانے کے لیے ورزش ضروری ہے اور امتحان کس سے کرنی ہے جی ورزش سے امتحان کی طر
جی جی بے شک آپ مجھے ایک بات پت کیا ہمیں فورضی نہیں کرنے جانا تھا جی ورزش کرنے جتا ہے جی ابھی ورزش کرنے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری جو امی ہیں انہوں نے ہمیں اب اس وقت ورزش کے کرنے سے خاص منع کیا ہے کہ آپ ہم ایک مجھے لگتا ہے ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اب جو ہمارے ورزش کا وقت تھ وہ ہم تھوڑا سا پہلے ہی لا کے تو جیسے ہی میں امی کو اب ا کسی بھی حکیم سے جو جیسے ہی میں ان کو کو لے کر آؤں گا تو آپ وہ یہاں تیار بیٹھک کریں گے تو ہم اسی وقت نکلااتے یں گے جی نہیں مجھے لگتا ایک گھنٹہ پہے بولا تھا کہ ہم نکلنے والے ہے تو اس پر انہوں نے بہت ہی خطرناک انداز میں مجھے جواب دیا اور خاص طور پر منع کیا کہ اب کوئی پرچر کوئی بھی ورزش کرنے نہیں جائے گا کیونکہ آپ کا وقت نکل چکا ہے تو اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کل لیکن تو ہم کل اس کے ایک گھنٹے بعد جے اور نکلنے والا تھا لیکن اس وقتیاد سچ میں اس وقت ہو گیا تھا ہم جی جی بد ہو گئی جی
تو اب اب میرے
میرے حساب سے وق جی تو اگر آپ ایک کام کریں گے تو اگر آپ اپنی امی سے گفتگو کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا جواب رہے گا اس پر لیکن ایک اور بات ہے جس سے ہمیں تھوڑا رکنا پڑے گا
جی
کیونکہ ہمارے جو ابا حضور ہے تو ان وہ بھی اپنے ساتھ کوئی بھی چیز اپنے ساتھ واپس آنے کے لیے نہیں لے کے جا چکے ہیں تو انہیں لانے کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پر فراہم ان کو کرنا پڑے گا تو اسی کی کی وجہ سے جو ہمیں ہمیں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وقت لگ جائے گا بک تو یہی یہی جو بات ہے جو ہمیں کھڑک رہی ہے کہ یہ آپ اس کے بعد ہم ورزش کرنے کیسے جا پائیں گے
تو پھرحیح ہے کہ جو ہمیں ہے وہ ہمیں کا مقررہ وقت میں تبدیل کرنی چاہیے اور ہمیں وہ
آہستہ آہستہ وہ اسی وقت پیا ہی جائے گا پر تھوڑا واپس ہمب میں اپنا بھروسہ واپس بنانا پڑے گا کیونہ جو آپ نے پرسوں غلطی کر دی وہ اپنی بہت بڑی جی جی اسی غلطی کی وجہ سے ہمیں یہ ہمیں یہ چیزیں اب دیکھنی پڑ رہی ہے ورنہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں جی امتحان تو آپ پاس کر چکے ہیں پر جو آپ کے گھر والوں کو کے ساتھ جو سبندھ وہ آ نے ان سے بگاڑ د
جی سمبند تو بنتا رہے گا سمبند بنتا رہے گا چاہیے
جی ورزش تو روک سکتے ہیں آپ کا یہ غلط خیال ہے کہ جو آپ نے اس دن جو حرکت کہ وہ حرکت ل مس دینے کے لائق نہیں تھی اب پونے بارہ بجے گھر آئے جس وقت انسان کو ایک گھنٹہ سوئے ہوئے ہو جاتا ہے آپ اس وقت گ گھر آئے
جی میرے چاہنے والے بہت ہیں اور میرے دیکھنے والے بہت ہیں تو انیں کے ساتھ انیں کے ساتھ میں اپنا جو وقت ہے وہ بتا رہا تھا اور ان کو بھی خوش ہوا وہ بھی خوش ہو گئے بہت اور میں
ہونے سے تو کیا اب ان کے خوش ہونے سے آپ کو کیا فائدہ مل مجھے یہ بتائیے جی خوش ہو گیا پر آپ کا جو ہفتے کی ورزش ہے اس پہ تو اثر پڑ گیا نا ہفتے سے ہم نے ورزی کی ہی نہیں ہے اور جو ہمارے ابا حضور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لووں نے پیسے ضع کر دیے ایک ہفتےہ سے آپ کیوں نہیں گئے تو ایک سائڈ سے ہماری امی ہمیں جانے نہیں دے رہی اور دوسری سائڈ سے اباس پیسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں
جی سچ جی بے شک
اس کی وجہ تو وہی ہے نا
جی اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب ہمیں ہے بدلنا چاہیے اور وقت کو کم کر کے ایک گھنٹہ یا ڈیھ گھنٹہ کم کر کے اب ہمیں اس ورزش کرنے جانا چاہیے اور ورزش اچھے سے بنا ک پریشانی کیا کرنا چاہیے جی بے شک بے شک
جی جی یہی بات تو کرنی تھی پر آپ نے اب مجھے بتا تاک یہ کہ وہ جو آپ نے غلطی کی تو اس غلطی کی وجہ سے ہی تو ہمارا جو ایک وقت کا جو ورزش کا مقعینہ وقت تھا وہ گزر گیا اور ہم ورزش کرنے نہیں جا پائے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ گھر والے بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور آپ نے انہیں وہ بہانا دے دیا جس سے وہ تا قیامت اب اس استعمال کریں گے
جی اگر میں بولوں اور سچ بولوں تو ورزش نہیں رکنیی چاہیے ورزش انسان کو ایک اہتمام اور امتحان کے پاس کی جاتی ہے انسان کو ایک اہمیت دیتی ہے اپنے خود قابو کرنے کے لیے اور آپ کے خود کو قابو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب ورزش تو کر رہا ہوں میں میں کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کرنے والا ہوں کہ کبھی ہار نہیں ہوتی اب آپ نے دیکھا ہی ہو کہ ایسے انسان جو ورزش نہیں کرتے ہیں ان کا پیٹ کتنا بھال پھلا ہوا ہوتا ہے اور جب کہیں سڑک پہ کوئی کھانے کی چیز دیکھے تو اس پر یہ تو اس پر پنجا مار رہ ب پنجا مار دیتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے ورزش ضروری ہے اور امتحان تیاری ورزش میں ہوگی اور دات کی صفائی اور داتوں کی روشنی کے لیے ہمیں ورزش کرنی اور جو داتون جا داتون ہے اس کو اندھیرے میں استعمال کر
ھیرے میں اس کا بہت فائدہ ہے جسے میں نے آپ کو بولا جی کیوں